ععلی کمبھ
وعلیکم السلام بھائی جان
بس جناپ ٹھیک ہو
بس دعا آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سے بھی ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان یہاں ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں
چلے بھائی جان یہ بھی اچھی بات ہے تو میں بھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے بھی بات کر کے کوئی جانکاری حاصل کر لوں پھر آگے وہ ہاں کسی نہ کسی کام تو آ ہی جائے گی اگر ہم کسی پہ بات کریں گے بیٹنگ سی تو اچھا ہی ہے نا بھائی
ہاں اور کیا
ہاں بھائی جان تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹس بہت س زیادہ ہو رہے ہیں تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈرائیونگ سیف کرنی چاہیے ہے نا بھائی
ہ ڈرائیگ سیف ہ
ہاں بھائی جان تو ڈرائیونگ ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے آج کے ٹائم میں لوگ کار بائک بس اور ٹرک چلا کر سکول آفس مارکیٹ اور دوسری جگہوں پر تو جاتے ہیں لیکن ڈرائیونگ صرف ایک سکل نہیں ہے میرے بھائی بلکہ ایک بڑی رسم انسبلٹی ہے ہاں بھائی جان اگر ہم اچھی طرح اور رولز فالو کر کے ڈرائیونگ کرے تو ہمیں اپنے اور دوسروں کی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی بولے اسسی پہ کو
ہاں سب کچھ اپنی ریسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا چاہیے جو بھی ہے زندگی میں اچھھی کام کرنی چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے
اور زیادہ اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈرائیونگ کی بات کرے تھے آج کی بزی لائف میں تو ڈرائیونگ سے ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جیسے ہسپتال جانا ہو کئی بار ہوتا ہے پیشنٹ سیریس ہوتا ہے یا کسی ضروری
نا
ہاں بھائی جان تو اس میں ہی ڈرائیور کو سیفی مطلب کہ پہلے تو آپ اپنی سیفٹی چاہیے نا اس ڈرائیور کو وہ سیفٹی گاڑی چلائے ہاں بھائی جان وہی تو بات ہے نا ضروری کام کے لیے جلدی پہنچنا ہو تو ڈرائیونگ بہت ہی مدد کرتی ہے اس لیے ڈرائیونگ سیکھنا ایک اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہے ضروری مطلب کہ اس سے بھی زیادہ ضروری سیف ڈرائیونگ کرنا ہے ہے نا بھائی تو سیف ڈرائی ہاں بھائی جان بولیے
د میں جب ڈرائیور اچھا ہو تو ضروری بات ہے کہ سیف ڈرائیورونگ ہی ہوگی
ہاں بھائی جان تبھی سیف ڈرائیونگ ہوگی جب ایک ڈرائیور تبھی وہ اچھا کہلات جب وہ ٹریفک رولس کو فالو کرے گا مطلب کہ اسپیڈ لمٹ کو کا خیال رکھے گا سیٹ بیلٹ پہنے گا تبھی وہ اچھا ہاں بھائی جان تبھی وہ اچھا ڈور خ کہات ان کا مطلب ہے ہمیشہ جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا ٹریک رولس فالو کرنا اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا سیٹ بیلٹ پہننا اور بائک چلاتے وقت ہیلمیٹ پہننا ڈرائیونگ کا دوران موبائل فون یوز نہ کرنا اس سے دور ہی رہنا کیونکہ اس سے مطلب کہ آگے نظر ہی نہیں رہی فوکس ہی ڈل جاتا ہے کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے ہے نا
جی
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کہ ہمیں کیسے مطلب ہم کیسے سیف ڈرائیونگ کر سکتے ہیں ہم کیس
سیف ڈرائیونگ ایسے کر سکتی تھی کہ مطلب پہلے گاڑی کو چلانا سیکھو کئی انسٹیٹیوٹ میں یا مطلب کسی بڑے بڑے کو مطلب ساتھ میں لے جاؤ سیکھو ایسے ہی مت چلاؤ ایسے سڑک پر
ہاں بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی میں سہمت ہوں آپ کی بات سے جیسا کہ آپ نے کہا ہمیں کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہیے گاڑی سیکھنی چاہیے ہاں بھائی بولیے میں سن رہا ہوں
یا مطلب کسی سینئر سے سیکھنا چاہیے فل اچھی طرح سے پھر بعد میں روڈ پر گاڑی چلانی چاہیے ایسا نہیں کہ مطلب گاڑی ہو اور ایسے ہی چلاؤ جس کو بھی ٹھوکو اس کو
ہاں بھائی جان اپپ نے بہت ہی اچھی بات کی روڈ پر ہمیشہ دوسرے ڈرائیورس اور پیسنجرس کا بھی خیال ر چاہیے زبرا کراسنگ پر لوگوں کو پہلے روڈ کراس کرنے دنے چاہیے انڈیکیٹرس کا صح استعمال کرنا چاہیے وہ نین ڈسپل ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی اور مین جو ہوتی ہے ڈس ل میں فالو کرنی چاہیے اس طرح روڈ پر سب کے لیے سیفٹی اور آسانی ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کو کیسے مطلب کہ اس ایکسیڈنٹ سے بچے آ جائے ان کو کیا کرنا چاہیے
جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے وہ ایک الگ راستہ ہوتا ہے
ہاں بھائی جان
سڑک کے مطلب بالکل سائڈ میں بنا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا راستہ
ہاں بھائی جان
جب سڑک میں کراسنگ ہونی چاہیے وہاں پر بھی مطلب کراسنگ مطلب کنکاشنگ کا سائن لگا ہوا ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو آپ نے دیکھ
وہاں پر گاڑی والوں کو بھی روک کے مطلب پہلے رکنا چاہیے پھر بعد میں جانا چاہیے
ہاں بھائی جان تو آپ نے تو دیکھا ہی وہ کئی جگہوں پر سائیکلنگ کے لیے پتھ بن مطلب کہ راستہ بنا ہوتا ہے مطلب پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنا ہوتا ہے جب مطلب کہ جب وہاں پہ جام ٹریفک جام ہوتا ہے تو کہیں بائک والے اس پہ چڑھ جاتے ہیں گاڑی والے اس پہ چڑھ جاتے ہیں
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں بہت سے دیشوں میں ہوتا ہے مطلب سائیکلنگ کے لیے الگ بات ہوتی ہے تو وہاں پر مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جب جام ہو جائے تو مطلب ہر کوئی گاڑی وہاں پر وہاں سے چلی جائے نہیں وہاں پر فل مطلب گائڈ لائنس کے ساتھ وہ اپنے رول فالو کرتے ہیں
ہاں ہم مطلب کہ کرتے ہیں مطلب کہ زیادہ میجورٹی تو نہیں کرتی نا میں اسی لیے ہم تو اسی کی بات کریں گے میجورٹی کی بات تو ہم کرتے ہیں نا
جی
وہی اور مطلب کہ جب ہم کسی ایڈونچر پہ جاتے ہیں مطلب کہ یہی بات بھی ہے روڈ پر ہمیشہ مطلب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مطلب کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسپیڈ لمٹ سے ہوتی ہے پر کچھ لوگ جو ہے سو سو سپیڈ کی رفتار سے چلتے ہیں مطلب کہ کئی ڈرائیورس ایسے ہوتے ہیں آج تر آج کل کے ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوتی تو ان کا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
ان کے بارے میں کیا میں بول سکتا ہوں ان کے بارے میں مطلب جو ٹریفک پولیس والے ہیں
اچھا ہاں ہاں بولیے میں سنا ہوں
ہاں بھائی جان تو ڈرائیونگ کے دوران غصہ یا جلدی مطلب کہ غصہ جلدی دکھانا بالکل ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہے جلدی کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کا چانسیز بڑھ سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ آرام سے اور
آرام سے اوورٹیک کرنا چاہیے کہ مطلب کہیں سے کوئی مطلب بچہ گاڑیاں کچھ نہ آ جائے رش ڈریون نہیں کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان ہمیں و ٹریک تبھی کرنا چاہیے جب ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو تو زیادہ تر ہمیں اوٹیک اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ اگر ہمیں بیس منٹ لگیں گے اپنی مطلب کی جگہ پر پہنچنے کے لیے ہم اس کے بدلے میں پچیس دیں گے یا تیس منٹ دیں گے مگر سیفلی وہاں تک پہنچ جائیں گے ہے نا
جی
تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہمیں کہیں دور جانا ہو تو ہمیں پہلے کیا دیکھنا چاہیے ملب ایک گاڑی میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے
اگر ہمارا سفر بہت دور ہو تو کوشش کرنی چاہیے گھر سے مطلب وہ پہلے ہی جانے کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں دیر ہو جائے اور رش ڈرائیونگ کرو اور ایسے ایکسڈنٹ ہو جائے
ہاں بھائی جان یہ بھی بہت اچھی بات کہی آپ نے لیکن م لیکن میں گاڑی کی سروس کی بات کر رہا ہوں مطلب کہ ہمیں پہلے
جی
ہاں بھائی جان ہمیں پہلے انجن کو چیک کرنا چاہیے مبلل کو چیک کرنا چاہیے
اپ ٹائر کو چیک کرنا چاہیے کہ مطلب سب کچھ ٹھیک ہے پھر گاڑی چلانی چاہیے
ہاں بھائی جان لائٹس چیک کرنی چاہیے بریکس چیک کرنی چاہیے اچھے سے کام کر رہے ہیں اگر اگر بریک نہیں لگ رہی ہے اچھے سے تو نئے سے شوز لگانے چاہیے یہی یہی سب کچھ ہوتا ہے یہی سب کچھ سیف ڈرائیونگ کر رہا ہے کر پاتا ہے ایک انسان کو ہے نا اور کئی مطلب کہ ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی مطلب کہ باہر کے اسٹیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ٹرک ڈرائیورس ہوتے ہیں یہ نشے میں گاڑی چلاتے ہیں شراب پی کے
ہاں شراب پی کے پھر ان کو ہوش وش نہیں رہتا ہے مطلب پھر گائڈ لائنس کیا فالو کریں گے جب ہو ایشی نہیں رہتا
ہاں بھائی جان مطلب کہ ان پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان پہ کاروائی ہونی چاہیے
قانون ہونا چاہیے اور کیا پھر قانون کے سات ساتھ ان کو مطلب بہت سی بہت بڑی سخت سزا دینی چاہیے نا کہ مطلب اگلا بند مطلب سو بار سوچے کہ یہ غلط ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تو ڈرائیونگ کا بہت سے فائدے ہیں اس اس سے ہمیں آزادی ملتی ہے ٹائم بچ جاتا ہے اور ہمیں آسانی سے اپنی منزل تک پہن پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر ڈرائیونگ کیئر لیس طریقے سے کی جائے نا تو ایکسیڈنٹس انجوریز اور کبھی کبھی جان کی بھی ہو سکتا ہے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہر ڈرائیور کو ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ ایک مطلب کہ امانت اور ذمہ داری ہے ہمیں ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کر رہیی چاہے سیٹ بیلٹ اور ہیللمٹ کا یوز کرنا چاہے جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا موبائل فون سے بچنا چاہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہی
ہاں گاڑی چلانی مطلب جب کوئی جب جب کوئی جب کسی کو گاڑی یا بائک وائک چلانی ہو تو تو مطلب فون مطلب اوائڈ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلاؤ اور مطلب فون کرو پھر مطلب لزمی ہے کہ ایککسیڈنٹ ہو گا ہی
ہاں بائی جان تو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی فرینڈس اور سوسائٹی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے من میں ایک اور سوال آیا ہے بہت سارے والدین ہیں ماں باپ ہے جو اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑی یا بائک دیتے ہیں مائنرس جو ہم ان کو بولتے ہیں تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے
مطلب پیرنٹس کو مطلب سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ ہمارا بچچا ہے مطلب اگر ہم اس کو گاڑی دیں گے یہ کوئی نہ کوئی کڈ کرے گا ہی
ہاں بھائی جان کیونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے
پانسبلٹی ہو چاہے کہ ہم مطلب ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ مطلب میچ
ہاں بھائی جان تو ہاں مطلب کی ہماری سرکار نے ایک ایج مکمل کی ہے مطلب کہ اسی کم عمر کے بچے گاڑی نہیں چلا سکتے اس سے وہ پڑھ کے ا عمر کے لوگ گاڑی چلا سکتے ہیں تو پہلے ان کے پاس لائسنس ہونی چاہے مطلب کہ پولوشن ولوشن سبھی گاڑی کا چیک ہونا چاہے ڈاکومنٹس فلی ہونے چاہی تبھی ہمیں گاڑی ہائی وے پہ چلانی چاہیے تو انیں سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ کرے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی تو ہاں بھائی جان چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
چلیے اللہ
ہاں